ہیلو
السلام علیکم
جی وعلیکم السلام جی کیسی ہو باجی
میں تو خیریت سے ہوں آپ فرمائیے آپ کے کیا حال ہے آج تو کافی دنوں بعد آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے
جی انشا اللہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا مجھے بھی نا آپ سے گفتگو ہو رہی ہیں تو بھی بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے بہت دن ہو گئی ویسے بھی ہم کو تو جی میں تو آج کل اپنے گھر پہ ہی رہتی ہوں گھر سے باہر میں تو جاتی ہی نہیں ہوں
اللہ کی کرم آپ نے آپ کو جیسے کہیں جاتے ہی نہیں ہو
کافی دنوں بعد آپ سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے آج کل کہاں رہ رہے ہو ہماری یاد نہیں آتی کیا آپ کو آپ سے کافی دنوں بعد نہیں ایسے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کو ہماری یاد نہیں آتی کیا کافی دنوں بعد آ پ سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے
جی جی مجھے نا مجھے تو آپ کی بہت یاد آتی ہے پر کیا کریں کہ گھر کے کام کاج ہی اتنے ہوتے ہیں کہ بات ہی نہیں ہو پاتی ہیں
یا اللہ ایسا کیا کام ہے جو دوستوں کے لیے ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس
جی آپ کو پتا ہے کہ گھر گھرستی میں نا بہت سارے کام ہو جاتے ہیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے اتنا اور گرمیوں کے دن پورا پورا دن نکل جاتا ہے گھر کے کاموں میں
ماشاء اللہ کیا بات کہی ہے آپ نے کہ گرمیوں کے دن ہیں گرمیوں کے دن تو بہت بڑے ہوتے ہیں اور
ارے یار بڑے تو ہوتے ہیں پھر بھی پتا ہے نا ہی دن میں کام کر کے کھانا پینا کھا کے بس نیند کی پڑتی ہے کب سوئیں پھر اس کے بعد میں گھر کے ہی کام اتنے ہے کہ فرصت کہاں ملتی ہے
ماشاء اللہ کیا بات کہی آپ نے فرصت کہاں ملتی فرصت ملتی بھی ہے تو ہم لوگ اپنے کو فرصت ملتی بھی ہے نا تو ہم سب سے زیادہ اپنا وقت جایا کرتے ہیں اپنے فون میں کیونکہ فون میں ہمارا ریل انسکرال کرنا فون چلانا ب
یہ باجی بالکل بھی
ابھی نہیں آ رہی کیا میری آواز ہاں جی آواز نہیں آ رہی کیا میری
جی ہاں آب آ رہی ہے اور کھانا لائیے
ہاں جی روٹی لائی
اچھا کیا پکایا تھا آج آپ کی امی جان نے
آج ہماری امی جان نے بھابھی جان نے پکایا تھا آج ہمارے گھر میں کدو کی سبزی بنائی ہے اور روٹی بنائی ہے
جی جی ان شاء اللہ مجھے نا کدو کی سبزی ا وہ بھی اس میں کروندہ ڈال کے بہت اچھی لگتی ہے بہت ٹیسٹی لگتی ہے مجھے تو کدو کی سبزی
بالکل سیم جیسے آپ کہہ رہی ہو ویسے ہی بنایا ہے ہمارے گھر پہ کروندہ ہی ڈالا ہے اور ہمارے گھر آئے دن کروندہ بہت زیادہ بنتا ہے کیونکہ نا ہمارے گاؤں میں ہمارے کھیت کے پاس نا ایک پیڑ ہے جہاں سے ہمارے ابو جان روزانہ توڑ کے لے کے آتے ہیں اور ہم کبھی میٹا آ کروندہ بنائیں گے کب کھٹا بنائیںے تو کبھی مرچی کے ساتھ بنائ گے توبھی سبزی کے ساتھ بنائیں گے لیکن ہمارے گھر کلہ فرٹی بنے گا ہماری ماں
میرے ابو جان ہے پر ڈے لے کے آتے ہیں اور بنتے ہی رہتے ہیں میرے گھر پے بھی
ماشاء اللہ کے آپ کی بھی ابو اور ہم ہمارے ابو بھی دونوں میں دونوں کے ابو شوقین ہیں کروں دکھانے کے
اور میرے ابو جان کو نا کروندے کی جو میٹھی والی لوجی بولتے ہیں نا وہ پسند ہے
جی وہی کہری تھی میری میری امی جان کو بھی وہی پسند ہے سب سے زیادہ
اور آپ کی باجی کی کیا حال ہے
جی میری باجی ہے کہ تو صحیح حال ہے کھانا پینا کھا رہی ہیں
آ اور ویسے بھی گاؤں کا ماحول تو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے جب کھاندان کے لوگ ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے کی چرچائیں ہوتی ہیں
جی جی بالکل گاؤں کا ماحول شام کے ٹائم تو بہت ہی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے نا شام کے ٹائم ہمارے یہاں کیا لائٹ چلی جاتی ہے تو سبھی لوگ نا اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں تو سبھی نہ گپتگو کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے
ماشاء اللہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے وہ پل جہاں خاندان کے لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں چرچائیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور بات کرتے ہیں
جی جی انشاء اللہ بالکل اور نا ویسے میں سوچ رہی تھی کی کیوں نہ آج ہم کھانے پینے پر ہی بات گپ تگو کرلے
ہاں بالکل آج تو ہم نے بہت کچھ کھایا ہے آج تھا بھی کھایا ہے تیکھا بھی کھایا ہے نمکین بھی کھایا ہے اور چائے بھی پی ہے ابھی ہوا کھانے کا موڑ یے وسے تو
کیا ہوا
ابھی ہمارا کھانے کا موڈ نہیں ہے اب ہم کچھ نہیں کھائیں گے کہ ہم نے آلریڈی پہلے سے ہی بہت کچھ کھا لیا ہے ہمارا پیٹ پہلے سے بھرا ہوا ہے ہیلو
ہیلو
ماشاء اللہ کچھ تو بولیے
ارے آپ کی آواز نہیں آ رہی کٹ کٹ کے آ رہی میں چھت پے بھی آ گئی فیر بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے اور نہ ویسی نا آپ کو باہر کا کھانا پسند ہے یا فیر گھر کا کھانا
مجھے ویسے تو گھر کا کھانا بہت پسند ہے چولہے کی روٹیاں لیکن کبھی کبھی فاسٹ فوڈ کھانا ہوتا ہے تو مجھے باہر کا کھانا بہت پسند ہے لیکن ہمارا کچھ الگ سا ہے ہمیں جب بھی فاسٹ فوڈ کھانا ہوتا ہوتا ہے تو ہم گھر پے ہی بناتے ہیں زیادہ تر
ہ
جی بالکل اور مجھے تو نا باہر کا کھانا بہت
ہاں
چولہے کی رٹیاں تھا چولہے کی روٹیاں تھا وہ گرما گرم روٹیاں اور ان کے ساتھ میں گرما گرم سبزیوں بھی کھا کا رکھتے ہیں کوئی دقت نہیں ہے اور لیکن جو گیس کی روٹی کھاتی ہے نا وہ تو بہت ہی زیادہ نقصان ہوتی ہے ہمارے لیے اور مجھے یہ تو نا بہت ہی زیادہ نقصان بھی کر جاتی ہے
ماشاء اللہ آپ نے صحیح کہا کہ گیس کی روٹیاں بہت نقصان کرتی ہیں گیس کی روٹی جب بھی ہم کھاتے تو ہمارے پیٹ میں درد ہونے لگ جاتا ہے کبھی کبھی اینٹھن ہوگ ہونے لگ جاتی ہے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ کھا لیا ہے دو روٹی کھائیں گے تو وہ بہت کچھ سی لگتی ہے
جی جی باشاء اللہ بالکل اور نا گیس کی روٹی کہانے سے نا بزرگ لوگ بتاتے ہیں گیس کی روٹی گرما گرم کھانے سے پیٹ خراب ہوتا ہے اور لیور بھی کمزور ہوتا ہے اور آنکھوں پہ بھی اثر پڑتا ہے ج
بالکل ماشاء اللہ کیا بات فرمائی ہے آپ نے کہ جو کھانا ہے کھانا ہمیں کھانے کے حساب سے کھانا چاہیے کیونکہ نا ہم جب جب کبھی ہمیں کھانا ہے ایک روٹی اور ہم چار روٹی کھائیں گے تو وہ تو ہمیں نقصانات ہی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ سبھی کا ہم لوگ کیا ہے کہ اپنے شریر کے لیے دیکھتے ہیں کہ صرف ہم نے روٹی کھا لی تو پورا ہو گیا نہیں ہمیں روٹی نہیں ہمیں ساری سب چیزیں کھانی چاہیے ایک طریقے کا ہمیں ا پر دن میں ایک دن پچ پانچ طریقے کا بوجن کرنا چاہیے جیسے کہ کہ موٹا اناج بھی کھانا چاہیے جس میں جیسے موٹے اناج میں ہماری روٹیاں ہو گئیں دالیں ہو گئیں اور سب سے زیادہ جو پروٹین ہوتی ہے نا وہ مونگک کی دال میں ہوتی ہے نا مونگو اور جو اریت کی تال بولتے ہیں اس کو
جی جی جو مونگ کی ہری والی دال دال ہوتی ہے نا اسے آپ کالی مرچی لال مرچی مت ڈالو اس میں کالی مرچی ڈال لو تو وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدے دائک ہوتی ہے
تو بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور آپ نے اور آپ نے اور ہم نے دیکھا ہی ہے کہ جیسے دودھ ہے دہی ہے اور اپنا
ج
تو دہ کے ساتھ میں سلاد ہے ہری سبزیاں یہ ہمیں پر ڈے دن میں کھانی چاہیے اور دن میں کم سے کم جو ہم کھانا کھ رہے ہیں نا وہ تین بار کھانااہے تین بار ایسے کھا چاہیے صبح ہمیں ناشہ کر لینا چاہیےاستے کے بعد میں دوپہر میں کانا کھا لینا چاہے پھر شام کے ٹائم ایک بار پھر ہمیں ہلکا پھلکا کچھ کھانا چاہیے پھر جا کے رات میں پھر دوبارہ سے کھاناھانا چاہیے اور ہمیشہ ایسے نہیں کھانا چاہیے کہ ہم ایک ساتھ کھاتے ہیں نا وہ ہمارے جو طبیعت ہوتی ہے اس کو بگاڑ دیتی ہے
بالک اور ویسے نا میں جاتی تھی کوچنگ کرنے جاتی تھی میں ٹویلتھ کلاس میں تو جو میری انگلش والی میم تھی وہ بتاتی تھی کہ اگر آپ ان گیس کا وہ چولہے کا کھانا کھائیں گے نا باسی روٹی کھائیں گے تو باسی روٹیوں سے کیا ہے ہماری آنکھیں ہوتی ہیں ان کی روشنی صحیح رہتی ہے اور لیور بھی صحیح رہتا ہے اپنکا کا اور نا پیٹ بھی خراب نہیں ہوتا ہے اور گرما گرم روٹی اب پھولے بھی کھاؤ ان سے بھی بہت زیادہ دق کت ہوتی ہے
ہ بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے ماشا اللہ کیا بات کہی ہے اور فرمائیے آپ کیا
جی
کی دادی جان کیسی ہیں
جی میری دادی جان امی جان سبھی خیریت سے ہیں بس سبھی کھانا پینا کھا کے بیٹھی ہوئی ہے آج نا میری ایک بڑی باجی آئی تھی انہوں نے کیا رس گلے منگائے تھے تو میں اپنی دادی جان تے بول رہی تھی دادی جان مو مو کھولو ابھی رسگلا رکھوں دادی جان کو ایسا لگا کہ یہ مزے لے رہی ہے
اچھا
ہاں جی تو دادی جان پہلے تو گالیاں دے رہی تھی
پھر میں نے ان کے منہ میں رکھ دیا کہ ہاں پھر وہ خوش ہو گئیں
اچھا ماشا اللہ کتنا اچھا لگا ہوگا ان کے چہرے پے خوشی دیکھ کے
لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بچے نا ہم مزاق کر رہے ہیں ان سے کچھ بھی بولو آج کیا سبزی پکائی ہے اپون بھلے ہی صحیح بول رہے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مزے لے رہی ہیں
بالکل صحیح فرمایا آپ نے کیا بات کہی ہے کیونکہ نا ہم لوگ جب فرینڈلی رہتے ہیں نا دادا دادی کے ساتھ میں تو دادا جو ہماری ابو ہوتی ہیں جا جہاں ہماری امی جان ہوتی ہیں ان کو ایسا لگتا ہی ہے یہ ہمارے بچے ہم سے مزاق کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں
جی جی ماشاء اللہ بالکل اور نا پتا ہے بزرک لوگوں کی تو نا بچوں جیسی ہو جاتی ہے سوچ
ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے
اور نہ ہلوائی کی دکان پہ گئے آ بس موسی پکا رہا تو نا میں نے دیکھا تھا وہ ایک ہی آئل کو یوس بتایا اس میں بہت ساری مکھیاں تھیں مچھر تھے تو نا مجھے اتنا عجیب دیکھیے اس سے اچھھی اچھا نا ہم گھر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا ہمارے لیے
ماشاء اللہ آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا آج کی گفتگو میں ہمیں کھانے اور اپنے رشتوں کی تھوڑی سی اہمیت کے بارے میں بات کی تو وہ مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ کا بہت بہت شکریہ
جی مجھے بھی آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا اللہ حافظ
خدا حافظ آپ کال کریں گے پھر دوبارہ ملیں گے نا بائے بائے